ہ
سے کٹ کیسے کیا تھا ہلو
بت م کٹ
ا
نہیں روز ہو
نیٹورک پربلم
تو نہیں ہے
نیٹ ورک کا ایک بڑھیا ادھر
اور کون بول رہا ہے ہوں
آواز نہیں آ رہا ہے صاف لیکن
بول رہے ہیں
ہم
نہیں آیا آپشن میرا اور وہی کیسے دیکھے گا بات ہو رہا تو ہم
کیکر ہوگلا
ہو گیا کاٹ دیں
پیسہ آئے گا تو ہاف ڈال دیں گے ٹھیک ہے
ہم ہم ہم اور بتاؤ
ہم
ہم
جو زیادہ تو ہم کیے ہیں جیادی ہوٹا ملنا چاہی
ہم
ہم
ہم
ہم
ہوں
آاں
کون میں
کمپیوٹر
ہاں ہاں ٹائپنگ کلاس گئے ٹائپنگ کلاس کر لیے ا گ آ ہ جائیں گے کھانا وانا بنائیں گے کھائیں گے تبھی نہ کچھے گا
ب سے کھالی گ
آ
ولا ہے ل سارے ہو
بھائی بھلایا ہے مانتے ہیں لیکن زندہ رہنے کے لیے تو زندہ رہنے کے لیے تو کھانا پڑے گا نا گرو
للا کیسے جا بتا چ خ
پیسہ تو نہ آاری جاتتی ہے رانچ صحی بتاتی پیسہ رہتی ہے نا وہائی دو تین ہزار تو آ جاتتی ہے رانچی ہاں
پیس بر س ہے نا م
گ ر پیسا رستتے ت میں نہیں یار کل ہے لون بھر لی تو کہاں سے یار پیسا بار ہر گ دوراتر
د دیر جا ہ
آ
دو تین ہزار میں گھر پیسان ہا
ایک روپیہ گھر بھی نہیں سھا ار پھر بہنیاں طبیت خراب ہوے اا میں دو اھائی ہزار لگلے تین ہزار
ہوں
یہگو کام کرے والاا تو آپ کا اکیلے کتنا کریں گے وہی ابو
تم کام کرو کچھ چھوٹا موٹا پارٹ ٹائم نہ بھی کرا جائے اچھا یہ بوللا کم دھو ت پیسہ مل ج تو کرا لگا ذرا ایک دن کمپلیٹ کروا دو تین گنٹہ
ارے تو پہلے ہمر بات کرلا دیتے تب ن رے بھائی
وہ آج لگ دی ریفس کر کے دیکھیے آگ لگ لگے تو
آئیدے آتاا
آج ان کی تو بات انیں کال کر س
تو دیتے ہی تب ن آپشن میں بات کرولی
رس بن تو
ریفریش کیلے ہیے نہ کئی دیکھاوات نا
ابھی م
ہ ہ ہ ہ ہ ہ الللہ
اللہ گھر جائ گ رے برھ ڈے من کر رہا ہے گھر یہا
کہ گرل فرینڈ سے ملنے آنا ہے
ملنے وڈا گرل فرینڈ ہےج نہیں ہے
لا ب
توس لگ آگتا تھاا اور کوریا کے گرلفرنڈ
تو گیا کے لگن کہ اتنا
یہتنا نہ میرا من کر رہا ہے گھر جا بہت سے آ جؤ
ہلو
ہلو گانا پائی ل تو ہوں بجاوت کے لیے
ہاں ہاں
جی
ہ ہ ہ تو
بہت گانا ڈاؤن لوڈ کرلے ہو
کہہل ر
سب ڈیڑھ س سب ڈیڑھ سو سونے لگ گا توب کھلا ہے میں
بھجپوری نک
بھجپوریا نگ بوریا ہندی
بھڈی
ج فون تو نہ ہو تو گار
نہ
کر کر کر کر کر کر
ہیڈ فونس
کون سے بات کرتے تو آپ ا آیا چ پرکار
اور ٹھیک ہا
ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہ
یہ ہمار وائف گھومے تھا
کالے کالے پت لچ چان ل
ہاں ہاں ہاں
اور بتاؤ می ہوں
کیا بتائیں بھائی ملا ہی نہیں ہے ابھی
کوجے گا تب نا گھر بیٹھلا تو تھوڑی کوئی مل جائے گا کھجنا پڑتا ہے نا بج ڈٹر رہا ہے
قتا تو چلے
چلے گھر بیٹھ کے
گھر بیٹھ کے نہیں
ہوں
م خوئی ر بی آئیس
یہ سب کچھ پتا نہیں چلا کچھ پتے نہیں چل رہا ہے نا ہ ٹریک ریک
ٹریک ہمیں سے
ے کرے گا گوگل والا پہ
گوگل و والی سے ای میل بن ن ہے
ہے ای میل تو پت ہوتے رہے کیسے تو کہ
ای میل نہیں ہے پتہ ہمار
نمبر سیو کر لیں گے
نمبر صیف ہے مانتے ہیں لیکن نہیں ہے ا
ہوں
تو ندک
ا توناا دقت تھوڑی ہوتا ہے یار آائی گ
لچ
لاسٹ سین تو دیکھ لیتے کہاں تک ہاں میسج گ لیے نہیں واٹس ایپ پر ڈبل ک لگ لگے سنگل
سنگل ہے ٹھیک بھی ہے
اب یا تو موبائل میں بیٹری نہیں ہوگا یا پھر کوئی موبائل اگر کوئی لے گا ہوگا تو موبائل لوٹ لیا ہوگا نا یہ بلا ہی ہو سکتا ہے
ا بھلایا ہوگ بھلایا ہوگا تو کئی رگ ملا ہوگا
ملا ہوگا ہ
مال
مان لو گلاب ہی گ تو اس کو تو آ جان چاہیے نا
تو
چ کال کر کے کہتا کی موبائل کو لگے لا موبائل بوللا گل ہو بہت وہ تو نہیں بول رہا لکھا ہوں
ہوں اب دیکھو کیا ہوتا ہے
ا ہاں
سب اچھا
سب اچھا ہی ہوگا ہ ہونے کے لیے تو اچھا ہی ہوگا
دیکھتے ہیں
ایکتے
کیا کر سک
کیا کر سکتے ہیں امن ہے یہ پانی پ کے رہنے والے ہیں جی اور کچھ بتاؤ میں ایک منٹ اور بتاؤ کچھ
ہوں
اور بتاؤ
ق بت
کیا بت ہے بھی کل کہس نہیں کہ گیارہ بارہ بجے تک پتا چل جتا ہے ابھی ن پتا چل جاتا آئ بھی پا چلتے گاربار میں پولیس کے پ بہت سچھ
بہت دقت ہے یار
یار
ٹینسن ہے مائنڈ پر
مائنڈ پر ہاں ٹینشن تو ہے ہوگا ہونا چاہیے
جی